تو
ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ ال دلائی بغا کاتا وہ اور کہریی سے
بالکل خریت ہے آپ بتائیے
سب کہہ رہے تھے خدا کا خدا کی تو اور کھانا ہو گیا
ج مٹرا کانا ونا کات کے اور سری بیٹھے ہیں تو تھوا کام کر رہ ج ہے ہ کیا بنا لیا کھانے میں
ہم نے تو انڈے آلو بنائے ہیں آج
ہاں ہیلو د ب رہا د کے اچھا ہے
ہ ہاں ہاں ممی بول رہی تھی کہ انڈے آلو بنا لو ہ
ہ ہ ہم نے تو کڑی بنائی تھی
ہاں م ال کڑ بھی بت ب اچھی لگتی ہے
ہاں
ہ ہمارے بچوں کو بھی بہت پسند ہے
ہوتی ہے بچوں کو کئی بچوں کو پسند ہوتی ہے کئی بچوں کو نا پسند ہوتی ہے
ہاں ہمارے بچے اچیاں تو بہت سوق سے کھاتی ہیں
اچھا الحمد للہ وگو پسند ہے
کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی شوق سے کھاتی ہیں اور کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل بھی انیں چھونا پسند نہیں کرتی
ہوں کچھ کافی اچھا لگتا ہے
ہاں ہلو
برییا توو
ہلو آواز نہیں آ رہی آپ
آواز آ آپ کو
آ رہ ہے
اچھا مجھے لگا آواز کٹ رہی ہے اس وجہ سے
وہ نیٹورک کی پرابلم ہو جاتی ہے ہیلو
ہ
ہلو
بول
کٹ رہی ہے تھوڑی آ رہ ہے ماری
ہاں وہی ہاں وہی تو وہک کیا کبھی کبھی نیٹورک پرابلم ہو جاتی ہے ایسے تو نہیںتی پر کبھی کبھار ہو ہی جاتی ہے
ہاں کبھی کبھار ہو جاتی ہے
ہاں وہی تو نیٹورک کا کیا یہ جیو نیٹ ورک تو ایسے ہی آتا ہے ٹ
ایسے ہی ہوتے ہیں کبھی کبھار موسم بھی تھوڑا بگڑ ج ہے نا تو وہ پہلے جاتے ہیں
ہاں موسم کا بھی فرق ہوتا ہی ہے
ہاں
اور بڑھیا آپ کی طبیعت وغیرہ
ہاں دوست برما آیا ہے
اچھی بات ہے صحت اچھی ہوتی چاہیے
ہاں کیا رہنے کے لیے صحت اچھی ہو کھانا اچھا وہ خان پین اور کیا چاہیے الل کو سدا سے ہی دھویں کے سب کو روزی روٹی روزی روٹی میں سب بر کت تفرم
ب سک ماشاء اللہ ج سے کھانے پینے کے ہاں بالکل ج سے کھانے نے کے معاملے میں کیا کچھ لوگ کچھ لوگوں کو جائقے والا کھانا زیادہ پسند کرتا ہے کہ سواد ہونا چاہیے اس سیٹ میں جائےق ہونا چاہیے
ہاں
کئی لوگ صحت کو دیکھتے ہیں کئی لوگ صرف جذائقے کو دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب کچھ بھی ہاں کہ کچھ بھی کھا کے کیا گارا کرنا زندگی ایک بار ملی ہے تو جائقے والا کھاؤ سوادشٹ کھاؤ اچھا کھاؤ
ہاں کئی لوگ ایسا سوچتے ہیں کھاتے بھی ہیں
تو ہوتا ہے سب کا الگ الگ اپنا نظریہ ہوتا ہے
ہاں ہمیں تو بس ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ماشاء اللہ گرمی میں کچھ نہ ملے بس ہلکا ہلکا کھانا ملے اس سے
ہاں بالکل ہلکا کھانا اچھا ہوتا ہے گرمی میں ہلکا کھانا کیا ہے پ جضوری سے پچ جاتا ہے
ہاں گرمی میں طبیعت خراب ہونے کی بھی سمباونا کم رہی
ہاں لیکن جب زیادہ ہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے نا تب کیا ہے ہلکا کھانا مطلب صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے
ہاں اس میں کہ زیادہ اپن باہیک کھانا کھا لو تو پھر پیٹ درد کرنے لگتا ہے زیادہ کھا لو تو پھر
جی بالکل زیادہ بھاری کھانا زیادہ ہو ہوئی نہیں اور
ہاں
نقصان کرتا ہے
ہوں بس کرمییا مت ای سا من کرھر چاول
ہاں بالکل ہاں ہاں بالکل محترما آپ صحیح فرمار رہو جیسے دال چاول ہلکا کھانا ہوتا ہے کبھی کبار کھچڑی بنا لو
ہاں ہماری بچی تو بڑی شام سے کھاتی ہے یہ کہتی ما آپ نا کھچڑی بنا لیا کو روزانہ کھا لیتی ہے وہ تو
ہاں اچچھی بات ہےے گریلا کھانا چاہیے بچوں کی صحت اچھی رہتی ہے پچ بھی جلدی جیااتا ہے کھانا کھانا پچ جلدی جاتا ہے تو اچھا ہاں الب کے دہ ایسے ہی کھایا تھا جی
ہاں اور کبھی ہاں کبھی کبھار تو اپنی جد پہ آیا ہے تو یہ اب سوچ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بن با تو بنوانا ہے کبھی ہاں پاستا وغیرہ ای چیزیں بنوات رہتے ہیں ان کی فرمائیش چل جاتی س تو پھر بھی ہو تو
ہاں تلکل کا بھی کباب بنانا بھی پڑتا ہے بچوں ہی پسم سے یا ہے پھر ان کا بھی دل نہیں لگتا کہ یار میری پسند کا ہی بنا کھانا
تو یہ بھی بولتے ہیں کہ ما ہم روز دودھ دھلیا کھائیں گے روز کھچڑی کائیں گے ہماری بھی پسندگیاں بنا دیا کرو
بالکل من بل جاتا اھا سے ج ہم بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا ہی ایک ہی ایک چیز بن گئی ہے دال بن گئی کبھی کیں آلو بنا لیے دو دو تین ٹائم اگر ایک سبزی بن جائے تو ہمارا خود کا ہی موڈ بگڑ ج جد ہے
ہاں
تو پھر بچوں کا بھی وسے ہی کہ انہیں بھی چینج کر کے کھانا دو
ہاں اب ہمارے گھر میں کبھی ایسے دس آٹھ دن پیچھے ہم نان ویج بناتے ہیں تو انہیں بھی ہم بڑی شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ وہ کبھی کبھار بنتا ہے اسے بھی ہم روز بنائیں گے تو وہ بھی ہمیں سوات کرنے لگے گا
جی بالکل آ د فری ہو کے بیٹھے گئے تو آپ نے میسج کرا تو پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی فری ہے تو ابھی کر لیتے بول
ہاں فری پے اس لیے سوچ بیسے بھی دن میں ہم نہیں ہو پاتی ٹائم
جی جی بالکل جی ٹائم کھانا کھانے کے بعد سب لوگ فری ہو جاتے ہیں
ہاں
سب اپنے کام میں مطلب مشروف نہیں رہتے کام پورا کرنے کے بعد آرام سے ہوک پھر کال بھی کر سکتے گھر میں مطلب فیملی سبجیکٹ کی باتیں بھی کر سکتے ہیں تھوڑا ٹائم تو صحیح ہوتا تو کیا موڈ اچھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد میں آرام سے آپ آرام سے سو جاؤ لیٹ جاؤ
ہاں کیا کرے اب تو بس شام کے ٹائم ہی فریری ہو پاتا بچوں ہیں گھر میں فیملی ہے تو دن میں کام بچے تو کام ہاں اسی ےی ٹم فری ہو بات
ہاں نہیں نہیں اچھی بات ہے جب ٹائم ملے تبھی چلو یہی کام ہوج جو کاریا سب سرچا الگا کہ جب ٹائم ملے وقت ملے ستا
ہاں یہی اپنے ہاں اپنی مرضی سے کر لو کسی کی جو زبردستی نہیں ہے
بت یہ بہت ہی اچھا ہے ایپ ہے اس سے کیا ہے جیسے ابھی بچاری بومن رہتی ہے بی جی رہتی ہے اورتے وہترما ہے تو پھر کیا ہے وہ گھر بیٹھے کچھ اپنا بھی مطلب کما سکتی ہے روزگار اور اب
سے جو دن بار فری ہوتی ہے وہ دن بھر کر لیتی ہے
بالکل اور اس میں سمے سیما بھی نہیں ہے کہ بھائی اسی ٹائم کرو کال اس ٹائم بند ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں یہ کام سب سے اچھا سب سے اچھا لگا ہے کہ جب بھی ج وہ اس حساب سے کر لو
ہاں مسالس م بڑا اچھا
اس کے لیے تو کاریہ والوں کا دھن بات کرنا چاہیے دل سے شکریہ کرنا چاہیے ھیک یہ کام تو آپ نے بہت اچھا کیا ہے ہاں بالکل
ماشاء اللہ ایسے یہ افسار آتی رہے جس میں ہم کوئی جو جستی نہ ہو کسی کا دباؤ نہ ہو ایسے ہی کن ہوتی رہ ہاں
گھر سے باہر نہیں جا سکتی تو
ہاں بہت اپنی بچی ہوتی ان کے جی ہو جاتی ہیں بچوں کے ساتھ میں ہ گھر میں کام ہو نہ ہو تو کیا بچے بھی ہوتے ان کی بچوں میں میں اسکول ہو جاتی میں وہ تو
ہاں بالکل اور وقت نہیں مل پاتا باہر جانے کا کہاں وقت ملے گا گھر پہ اتنا کام ہوتا ہے کہ بچوں کو سنبھالنا اور وسی بہت اب اس کے لیے تو کیا ہے کہ ہاں ایک ایک دو گھنٹے نکال لو آرام سے بیٹھ کے آرام سے کر لو
ہوں
ج جی تھوڑی بہت گول ہو جائے دن بھر کی جیسے پانچ پانچ ہم لوگ کر لیں پانچ ادھر سے کر لیں تو بت جاتا ہے دس گول ہو جاتی ہے بہت دیتی ت
بہت ہیں
بہت ہے میں تو بہت کم کر پاتی ہوں میں تو میری جو پانچ کال آتی بس ب کر پاتتی ہ ہو
میں بھی مجھے تو ٹائم ملتا تو کر لیتی ہوں نہیں ہو پاتا تو نہیں کر پاتی روزانہ ن نے ہو
ہاں بس یہ بھی اچھا ہے
اچھپہ سے مل جائے تو
ہاں بس وہی تو بات ہے ن ہے ن لیکن پھر بھی ہو جائے جیسے ہو جاتا ہے اس میں سے نکال لیتے ہیں اپن سب میں
ہاں
گا ہی دیتے ہیں ہم لوگ
ہاں
ج بنکل کئی گھر بیٹھیے محترمہ ہے جو کہ بھائی چاہتی ہے کچھ آمدنی مطلب ہو جائے خرچ کے لیے یا پھر کسی کے لیے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کے لیے تو وہ بھی پوری ہو سکتی ہے دیکھو
ہاں یہ صحی ہے کے لیے ہر ل ہر محترمہ اپنا کچھ کرھر کر س لائے
ما ماں کی چھوٹی چھوٹی کچھ بنا کچھ اپنی اپنی ہو شک بالکل کہ وہ ان سے اپنے پیسوں سے کچھ خرید سکے اس کے لیے اسے کوئی روک پروگرام ملے
ہاں ٹھیک ہے تو
ٹھیک ہے آپ سے بات کرتے بہت اچھا لگا
ہم کووبھی لگے خدا حافظ ج ج
جی
یہ بت ایسے کون ک